ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام ہیلو آواز آ رہی میرریے
جی کیسے مزاج ہے اھی آپ کے
خیریت سے سب مجے میں۔ آپ فرمائیں۔
جی سب خیریت تھی اور خاندان سب ٹھیک۔
جی۔
اور کیا چل رہا ہے جی آج کل چھٹیاں ہو۔
بس کچھ نہیں۔ تھوڑا سا کیا کہتے ہیں موسم کا مزاج گرم ہے تو اپنا اندر بیٹھ کے تھوڑا مسکیو۔ موسیقی کی وہ دیکھ رہے تھے مطلب گانے وانے۔
سنگیت سنتے ہو۔ شو۔
جی بہت زیادہ مست۔ موسکی کس شوقیون ہوں بہت۔ یہ کیا کہتے ہیں ہمارا۔ جو ہے نا۔ دماغ کو ایک دم چینج۔ کر دیتا ہے نا۔ بدل کے دیتا ہے ہاں آپ دیکھیے آگ دیکھیے۔ یے۔ ہے نا موسیکی میں جو ہے موسک کہ میں جو ہے الفاظ دیکھ۔ کہ الفاظ ہمارے کیا کہتے ہیں دل کو ایک دم سے کہتے ہیں نا دل پہ فرق ڈال۔
بالکل موسقی۔ کہ ایسی چیز ہے دل۔ کو سکون دیتی ہے جس سے ہم خوشی ملتی ہے۔ ہم اپنے لیے کچھ پل اس کے لیے نکارتے ہیں تو ہمیں ایک الگ الگ ہی سا سکون ملتا ہے اس دیکھ کے بچ
ا میں
جم سم ہیں تو اس کے سور اور تال جب ایک ساتھ جڑتے ہیں تو وہ ایک الگ ہی ہمیں جسے نا خوشی ہم سا نہیں پاتے کوئی اکیلا پن کیونکہ ہمیں جب اب اکیلا پن ہوتا ہے زیادہ تر ہم کسی کو سنتے ہیں میووموسکی کو
جی آپ صحی چو رہے ہیں بالکل
کیونکہ یہ ہمارا کہتے ہیں نا ایک طرح کا متر ہے سہیلی ہے یار ہے جس سے ہم دو اپنے یاروں متروں سے تو بات کرتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے بٹ جب جب ہم ہم یہ موسی کو بھی اپنا سیلی یار بنا لیتے ہیں تو ایک الگ ہی سنگیت ملتا ہے الگ ہی مطلب مزہ ملتا ہے ہمیں
بالکل شاعرانہ انداز ہوتا ہے کسی کسی آپ دیکھیے کوئی کوئی راگ ایسا ہوتا ہے جس میں شاعرانہ انداز ہوتا ہے اور جو ہے الفاظ میں بھی دیکھو اتنی تہذیب ہوتی ہے انہیں کس طرح سے ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہم ایک دم کیا کہتے ہیں راگ کے اکارڈنگ بھی تہذیب ہوتی ہے کچھ کچھ میں کچھ کچھ جو ہے موس کے تھوڑے کیا کہتے ہیں خوش نما ہوتے ہیں
بالکل صحی پ آپنے بالکل صحی یک فرمایا کیکہ سنگیت سیکھنے سے سنگ
کی موشقی پسند ہے
مجھے سنگیت سیکھنے کی رچما جو جو ہمیں اندر سے رچتی ہے
جسے ہم میں میں ایکچولی اسکول ٹائم مطلب جب پڑھائی کرتی تھی اپنی تعلیم سیکھی تھی تو میرے کو موسی سیکھنے کا بہت شوق تھا ایک الگ سے میں نے اس کو سبجیکٹ کو لیا ہوا تھا تھا اور میں نے اس کے مطلب ہر چیز کو سننا اس کی دھن میں جانا میرے کو مطلب مزہ آتا ہے اور میرے کو آج بچوں کو میں اپنی یہی بتاتی ہ کہ آپ بھی کرو کہیں کبھی ہم بہت زیادہ بور ہو جاتے ہیں کچھ ہمیں نئی چیز سیکھنے کو ملتی ہے اس ہم اور بھی چیزوں کو آج کل آپ کو پتا ٹی وی میں کتنے شوز ہو رہے ہیں اگر آپ میں یہ آپ میں ہے وکلپ تو آپ کر سکتے ہو نا بہت اچھا اچھی طرح
اچھا ویسے کیا کہتے ہیں آپ کس قسم کی موسیقی پسند کرتے ہیں
ساج
بالکل جو ہے کیا کہتے ہیں آپ دیکھیے کہ کوئی کوئی جو ہے گانا کوئی کوئی راگ ایسا ہوتا ہے جس میں کیا کہتے ہیں الفاظ بھی بہت ہی کہتے ہیں نا بالکل خوش نما ہوتے ہیں
صحیح صحیح فرمایا آپ
کا جو ہے تہذیب استعمال کیا جاتا ہے کچھ کچھ راگ ایسے ہوتے ہیں دیکھیے جس میں تہذیب نہیں ہوتی ان کے الفاظ بھی ایسے ایسے استعمال ہو جاتے ہیں
جی اب ٹھیک ہے اس میں ن ایک مدر سنگیت ہے آپ باہر بھی صبح اٹتے ہو کوئل کیسی کوپتی ہے وہ ویسی ہی آواز آتی ہے نا اس میں بھی ایک سنگیت کی طرح وہ سناتی ہے اسے بالکل بالکل سیم ویسے ہی ایک مدور سنگیت ہے جسے سن کر آپ مطلب اتنے خوش ہوتے ہو کہ آپ کو مطلب پھولوں نہیں سمات
جی کوئی کوئی تو بالکل ڈا گ ایک دم کہتے ہیں نا ایک دم کمال کا نغمہ بالکل
صحیح صحی فرمایا بالکل ٹھیک ٹھیک فرمایا سبھی بالکل سنگیت لوگوں کے ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے جتنا آپ سنگیت سنتے ہو آپ اور کہیں کہا کہیں کہ کہیں کبھی کہیں کتنے مطلب لیکھک ہے جو اچھے اچھے سنگیت لکھتے ہے ان کو ہمیں پتا چلتا ہے نا ہمیں اتنی اتنی مطلب امیات ہوتی ہے کہ ہم بہت اچھا سنگیت سن رہے ہیں
اور آپ دیکھیے آپ ہی آپ نے کبھی دیکھیے آپ کوئی کوئی تو موسیقی میں جو ہے موجو مطلب ایسے شبدوں کا استعمال ہوتا ہے جیسے بالکل ہی کہتے ہیں نا ایک دم کھو جانا
جی بالکل صیح صحیح فرمائے آپ کی بالکل یہی ہے نا کہ سنگیت تناس کو بھی کم کرتا ہے جیسے آپ کے بہت زیادہ بہت زیادہ مطلب تناؤ میں ہو اب آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا آپ کیا کر رہے ہو آپ کو آگے سوچ بس ایک سنگیت ہی ایسا ہے جسے ہم آرام سے سنتے ہیں جسے مطلب منورنجن بھی ہوتا ہے ہمارے تک آپ پارٹی بھی جاتے ہو کہیں بھی کٹیز کرتے ہو کہیں بھی گھومنے جاتے تو آپ اس میں بھی سنگیت آپ چاہتے ہو کہ اس میں ہو یہ موسکی ہونا بہت ضروری ہے تو تبھی وہ کہتے ہیں نا ایک الگ سے منورنجن ہو جاتا
نہیں بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں ماشاء اللہ کیا خوب فرماتے ہیں آپ
جی
یہی ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں کسی بھی دیکھیے آپ کسی بھی نغمے میں دیکھیے کسی بھی میں یہ جو ہمارے الفاظ ہوتے ہیں بڑے ہی کسی میں تو بالکل ادب کے ہوتے ہیں کیونکہ بچے بڑے سب کو ہی کیا کہتے ہیں موسیقی پسند ہوتی ہے
جی بالکل
اس میں جو الفاظ ہوتے ہیں نا ان کو تھوڑا تہذیب سے ادب سے اگر کیا کہتے ہیں استعمال کریں تو زیادہ بیٹر ہے نا
بالکل ہم اسکول وغیرہ میں بھی چھوٹے ہوتے ہیں اسکول جب ہم تعلیم سیکھنے جاتے تھے تب بھی بھی ہم یہ ہمارے اسکول میں ہمیں بولنے کے لیے آگے مائک رکھا جاتا تھا کہ آپ بولیے کچھ آگے بڑھیے وہ پہلے ہم ڈرتے تھے ایک دم مطلب گھبراتے تھے ان چیزوں ان چیزوں سے پر دھیرے دھیرے ہمیں پت چلا کہ یہ میوزک سے ہی بہت کچھ جڑا ہے ہم اس میں کچھ بھی سیکھتے ہیں اپنی اپنی گرو کو جیسے ہمارے کچھ بھی لے لو آپ ایشور کی بکتی سنتے ہو میوزک کے ساتھ ساتھ آپ بہت چیزیں سیکھتے ہو
جی وہ ماشاء اللہ آپ تو خوب فرماتے ہیں آپ کا سبجیکٹ رہا ہے نا وہاں سے کی اس لیے آپ کو تھوڑا کیا کہ کہتے نا دلچپ س ہے اس میں
جی بہت بہت شوق ہے کہ ہاں کچھ ایسا سیکھنا چاہیے کیونکہ ہمارے یہ جیون کا ایک حصہ ہے جسے ہم سنتے ہیں من کو شانتی ملتی ہے مدور سنگیت دال کو خوشی بھر ہماری اندر تک خوشی بھر دیتی ہے
نہیں کیا ویسے کیا کہتے ہیں ا آپ کی جو ہے آواز بھی کافی عمدہ ہے
ہی تھینک یوک جی
ہ مجھے بھی کیا کہتے ہیں مش بہت پسند ہے میں کبھی بور ہو رہی ہوتی ہوں یا میں کبھی پریشان ہوتی ہوں موس کی مطلب روح کو بھی چھو لیتی ہے یہ دیکھ
لوگشت بالکل چھوتی ہے
اس کی گزلیں جو ہوتی ہیں وہ کیا کہتے ہیں آپ دیکھیے ج غزلیں ان کی موسیقی سننا کتنا اچھا چلک
جی پہلے پہلے کے ٹائم پہ انی گغزل ہی سنتے تھے لوگ سب کی جگہ
ہوں
سنگی وہی کہتے ہیں نا موسیقی لوگوں کی آپس کو جوڑتی ہے
آج تک بھی آپ دیکھیے پیار کا نغمہ ہے وہ اس کا کیا کہتے ہیں اس کی لگ جو ہے آج بھی آج کے لوگوں میں بھی کیا عمدہ ہے ہے نا
من تن میں ایسی کھلتی ہے
ایسے ایسے گانے ہیں آپ ایسے ایسے کیا کہتے ہیں نگ میں ہیں جن کے الفاظ بہت دلکش ہوتے ہیں اور جو بہت گہرائی میں رہتا ہیں اور ان کے جو ہے الفاظ اتنے ادب سے ہوتے ہیں ادب سے استعمال کی جاتے ہیں
جی
ان کے لہجے بہت ٹھہر خراب ہوتا ہے نا
کئی لوگ اپنے خالی سمے کو میں سنگیت سننا بھی پسند کرتے
جی بالکل کل س ہی فرما رہے ہیں آپ
سنگیت منورنجن ہی نہیں ہے ایک لوکپریہ بھی ہے
جی اور آپ دیکھیں آ بھی کہیں کہیں تو جو ہے نغمے سے راگ سے ہے نا گان سے ان کی کیا کہتے ہیں لہج جیسے تہذیب سے ہم بات چیت بھی کر لیتے ہیں آپ نے دیکھا ہے ہم کسی کو چھیڑتے ہیں یا کسی کو کو بولتے ہیں کسی کو دیکھتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کوئی آیا کہ سامنے یہ کون آیا دلی میں ہوئی الا تو وہی چیز ہے کہ سب سب سے زیادہ جو ہے نغمے ہیں را گانے ہیں راگ ہیں سب سے زیادہ ٹھراؤ ہونا چاہیے الفاظ پہ
جی
الفاظ میں تہذیب وہ اس میں ایک بہتر جو ہے شاعری ہو ان کے ال الفاظ میں جو ہے کہتے ہیں نا بالکل ادب تہذیب ہو لہجے میں وہ زیادہ اچا اچھ لگ ہیں آج تک س ٹھیک رہتے ہیںنا
صحی فرمایا اپنے ا بلکل صحیح فرمایا ہے ابھی آپ کو پتا ہے سنگیت کے بنا ہر ایک ہر ایک انسان ادھورا ہے جیسے ہم ہر چیز کے لیے دورے ہیں نا سیم سنگیت بھی ہمارے ہم ان کے بنا بھی ے اگر وہ ہماری ہماری مطلب زندگی میں نہیں ہے تو پھر ہم ادھورے ہی رہ جاتے
جی ویسے آپ بھی آپ سے بات کر کے مطلب آپ کا گفت تو وہ کرنے کا انداز مجھے بہت اچھا لگا
جی جی بہت اچھا میرے کو بھی آ ہی آپ کا بہت اچھا اچھا لگا اللہ حافظ پھر ملتے ہیں کبھی جی جی جی پھر م
جی خدا حافظ